ہوں
ہیلو
ہاں السلام علیکم ہاں وعلیکم السلام
خیریت
ہاں جی خیریت آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں اور کیا کر رہے ہو ابھی آج کا دن کیسا کیا آپ کا
اچھا گیا
اچھا ہاں ماشاء اللہ میرا بھی ٹھیک گیا اور آپ بتاؤں
ہاں
ج
وہاں کا موسم کیسا ہے
ادھر تو موسم ٹھنڈا بنا ہے بادل لگے ہوئے ہیں بٹ ابھی بارش نہیں ہوئی ہے
ہمارے ادھر بھی آج بارش نہیں ہوئی
جی
تو کیا کر رہے ہیں پھر ابھی آپ
آں
کیا کر رہے ہیں چائے پانی ہو گئی
چائے اب ہو ہوگی مطلب مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے اور جیسے ابھی کھانا بنانے میں آپ کیا بنا رہے ہو
آلو کی سبزی بناے
میں بنا رہی ہوں دہی برا
دہی وڑا
دہی بڑا بناتے ہو آپ
دہی بڑا نہیں
میں آپ کو ریسیپی بتاؤں
ہاں ہاں
جیسے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو دہی بڑے میں مطلب کہ کیا سب ڈالنا ہے پہلے اس کی ریسیپی میں بتاتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے
ہوں
اس میں پہلے کیا کرنا ہے ارود کی دال ایک کپ لینا ہے
ہاں
اور پانی میں بھگونے کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے
ہاں
اور ہری مرچ لینا ہے مطلب کہ تین تین چار پیس لینا ہے اپنے سواد انوسار
ہاں
ادرک لینا ہے ایک انچ کا ٹکڑا اور جیسے جیرا مطلب کہ ہاف چھوٹا چمچ جیرا لے سکتے ہو ہینگ لے سکتے ہو ہاف چھوٹا چمچ
ہاں
نمک لے سکتے ہو سواد انوسار
ہاں
اور تیل لے سکتے ہو تلنے کے لیے مطلب کہ تیل لیا جاتا ہے جیسے بڑا کو تلتے ہیں نا
ہاں
جی تو اس میں اور دہی کو دہی میں کیا سا پھینٹنا ہے جیسے دہی دو کپ لیں گے اس میں نمک رکھنا ہے اور چینی ایک چھوٹا چمچ رکھنا ہے ٹھیک ہے
ہاں ہاں
پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس میں مسالے سب کیا ڈالنے ہیں جیسے ہری چ ٹنی ڈالنا ہے
ہاں دہی بھی ڈالتے نا
اور املی کی چٹنی جو آتی ہے دو بڑے چمچ ڈالنی ہے
ہاں ہاں ہاں
ٹھیک ہے اور پھر اس میں کیا کرنا مطلب کہ بھونا جیرا پاؤڈر آتا ہے نا جیس اس سے بھون لینا ہے جیرا کو اور اس کا پاؤڈر بنانا ہے
ہاں ہاں
وہ مطلب کہ چھوٹا چمچ ڈالنا ہے
ہاں ہاں
اور لال مرچ پاؤڈر مطلب کہ چھوٹا چمچ ڈالنا ہے انار دانے انار دانے بھی اس میں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے دو بڑے چمچ
ہاں ہاں
اس میں سجاوٹ کے لیے مطلب کہ انار دانے بھی پڑتے ہیں ٹھیک ہے
ہاں
اور جیسے اس میں باریک چھوٹا ہرا دھنیا دو بڑے چمچ مطلب کہ آپ ڈال سکتے تو ٹھیک ہے اور اس میں آپ میں بتاؤں گی بنانے کی ودھی ٹھیک ہے کیسے بناتے تو پہلے کیا کرنا ارد کی دال کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے بھگو کر پیس لینا ہے ٹھیک ہے پیسٹ میں کیا کرنا ہے ہری مرچ ڈالنا ہے ادرک ڈالنا ہے جیرا ڈالنا ہے ہنگ ڈالنا ہے اور نمک ڈال کر اچھے سے پھیٹ لینا ہے ٹھیک ہے
ہاں ہاں
اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے جیسے مطلب کہ پین لیں گے جس میں مجھے یہ کرنا ہے گرم کرنا ہے اس میں تیل گرم کریں گے اور چھوٹے چھوٹے بڑے سنہرے ہونے تک مطلب کہ بڑا کو تلیں گے ٹھیک ہے
ہاں
کو گرم پانی میں دس سے پندرہ منٹ تک مطلب بھگونا ہے جیسے بڑا جو ہم لوگ وہ بناتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں دس سے پندرہ منٹ تک پانی میں ڈالتے ہے پھر ہلکے ہاتھ سے اسے نچوڑنا ہے جیسے اس میں کا جتنا یہ ہے نا پانی وہ مطلب کہ نکل جائے ٹھیک ہے اور پھیٹے ہوئے دہی میں نمک اور چینی ملانا ہے ٹھیک ہے پھر بڑا کو دہی میں ڈالے اور اوپر سے ہری چٹنی جیسے املی چٹنی بھونا جیرا لال مرچ اناردانے اور ہرا دھنیا ڈال کر اس میں اوپر سے اتنے سارے چیز ڈالنے ٹھیک ہے اس سب کو ڈال کر مطلب کیسے سرو کرنا ہے سمجھ آیی
ہاں ہاں
جی اسے سرو کرنا یہ بن گیا دہی بڑا آپ اس سے ایسا کہا مطلب کہ کھا سکتے ہو
سمجھی
اچھا آپ کیسی ٹرائی کروں گے
جیسے گیہوں کے آٹے کا حلوہ کبھی بنایا اپ نے
نہیں اس کا تو نہیں بنائے گی اس کے آٹے کا حلوہ
جیسے گیہوں کے آٹے کا حلوہ ہم لوگ جیسے بنات تے ہیں کیسے بتاؤں ریسپی
وہ ہاں بتاؤ
اس میں جیسے کیا کرنا ہوتا ہے پہلے گیہوں ایک کپ گیہوں کا آٹا لینا ہے ٹھیک ہے
ہاں
اور ہاف کپ مطلب دیسی گھی یا ہاف چمچ دیسی گھی لینا ہے
ہاں ہاں
اور تین سے چار تین چمچا مطلب سمجھو چینی لینا ہے ٹھیک ہے دو کپ پانی لینا ہے اور الائچی پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ لینا ہے
ہاں
اور اس کے بعد کیا کرنا کاجو بادام بھی اس میں ڈالتے تو وہ لینا ہے اور کسمس لینا ہے ٹھیک ہے
ہاں
اب بنا مطلب کہ اس کو بنانا کیسے اس کی ودھی مطلب کہ بتاتی ہوں جیسے اس میں کیا کرنا پہلے کڑھائی میں گھی گرم کرنا ہے ٹھیک ہے گھی یا تیل آپ لے سک تے ہو اس میں گرم کرنا ہے زیادہ تر گھی میں سواد اچھا ہوتا ہے اس میں آٹا ڈال کر دھیمی آنچ پر کیا کرنا ہے سنورا ہونے تک بھوننا ہے دس سے بارہ منٹ تک
ہاں ہاں
اور پھر اس سے کیا کرنا الگ پین میں پانی ابالنا ہے اس میں چینی ڈالنا ہے ٹھیک
ہاں
ابلا ہوا میٹھا پانی آٹے میں ڈال آٹے میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح اسے اچھے سے مطلب کہ ملانا ہے ٹھیک ہے
ہوں
اس میں الائچی بھی ڈالنا ہیں
ہاں ہوگیا ہیلو
اور پھر پروسنا ہے ٹھیک ہے
ہاں
جی جی
ہاں
ایسے بنا سکتے ہو آپ مطلب کہ اس کی گیہوں کے آٹے کا حلوہ
جی
جی
اچھا لگتا ہے کھانے میں ہم اس کا دلیا بناتے جیسے جو پیشنٹ رہتے نا ایسے بھی پی بنا کے کھاؤ مطلب ہم ا بناتے ہیں دلیا ایسے
جی جی
جب ایسا من ہوتا ہے تو بناتے ہیں تو پہلے کیا کرتے کے آٹے کا ہم لیتے ہیں گیہوں کا آٹا لی
جی جی
ایک کڑھائی میں اس کو ڈالتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں
اچھا اس میں جیسے آٹے کی لڈ ٹو بھی مطلب بناتے ہو آپ
کس کے آتے کے
آٹے کے لڈو
نہیں آٹے کے نہیں روے کے بناتے ہیں ہم روا کے بناتے
اچھا
تو اس کو جیسے بھون لیتے ہیں مچھی سے پھر اس کو نکال لیتے ہیں لو فلیم میں اور براؤن ہونےتا بھون لیتے پھر اس کو نکال لیتے اور لو فلیم میں اور اس کے بعد میں کڑھائی رکھتے ہیں اس میں
جی جی
پھر وہ گھی آتا ہے نا اصلی گھی وہ ڈالتے ہے اور شکر دال ا شکر ڈالتا ہے کوئی گڑ ڈالتا ہے تو شکر ڈالتے ہے چینی اس کے بعد میں ہاں پھر وہ شکر پگل جاتی ہے تو اس کے بعد میں یہ جو وہ جو بھنے تھے نا وہ ڈال دیتے ہیں اور پانی ڈال کے اس کو چلاتے رہتے ہیں
اچھا
ہاں آ کل سے اس کو جیسے گٹلی بن جاتی نا تو گٹل نہیں بنی ہوناا تو اس لیے ا پانی ڈال ڈال کے اس کو چلاتے رہنا چمچ
پھر جب تک وہ اس کی گٹلی مطلب جب جیسے پگھل نہ جائے
اچھا جی
ہاں تو ہم ایسے بناتے ہیں دلیا ایک دم آسان ہے
اچھا اچھا چلو آپ کی بھی اچھی لگی ریسیپی جی
ہاں آپ کیسے بناتے
میں بھی مطلب کہ میں تو یہ دلیا نہیں بنائی ہوں یہ اس کا آٹے کا حلوے کب مطلب بنائی تھی تو وہ میں نے بتایا آپ کو
سوجی کے لڈو بناتے ہیں ہم
اچھا سوجی کا لڈو بھی بنتا ہے ہاں سوجی کے لڈو بھی بنتے سوجی کے حلوے آپ نے کبھی کھائے ہے
نہیں
سوجی کے حلوے جیسے گھی میں فرائی کر کے مطلب
ہاں حلوا سوجی کا حلوا کھائے
گھی میں فرائی کرتے سوجی کو پھر اس کے بعد اسے تھوڑا سا مطلب کہ پانی ڈال جیسے مطلب کہ گیلا ہونے تھا اور پھر اس میں کیا کرتے کاجو کسمش یہ سب ڈال کے اچھے سے اسے ملاتے جب تک نیچے سے مطلب کہ وہ پورا چھڑ نہ دے اور تیل تھوڑا اوپر آ جاتا ہے تب جا کے اب مطلب کوچ سے اچھے سے پھر اس کے بعد ایک برتن میں پروسو
ہاں میں بتاؤں گی آپ کو راپیسس انشاء اللہ
چلو
ہاں ہاں اللہ حافظ ہاں اللہ حافظ